السلام علیکم بھائی جان
السلام علیکم بھائی صاحب ولیکم السلام
اور بتیں آپ کے گھر پہ جی ٹھیک ہے اور آپ بتائیں آپ کے گھر پہ سب کیریت
جان ابا جان ٹھیک ہے
جی اللہ کا شکر ہے سب کہہ رہے آپ کے گھر میں سب کہہ رہے ہیںے آپ کے امی جان ابو جان بھائی جان
سبھی ٹھیک ہے سبھی ٹھیک ہے تو آپ کیا کر رہے تھے
جی جناب کچھ نہیں آرام فرما رہے ہیں ماشاء اللہ آپ بتائیں آپ کیا کر رہے ہیں
بس یار میں بھی بیٹھا تھا تو آپ نے فون کیا میں نے سوچا آپ سے ہی بات کر لوں پہلے
جی جناب اور بتائے موسم کا مزاج کیسا ہے آپ کے یہاں پہ
موسم تو آج بڑھیا ہے اچھا ہے بارش ہو رہی ہے تو آج ہم کس پہ بات کریں گے بھائی مجھے لگتا ہے آج سوشل میڈیا پہ بات کہتے ہیں نا
جی جناب
تو بھائی پہلے تو اگر ہم سوشل میڈیا پہ بات کریں گے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے پہلے کہ سوشل میڈیا ہوتا کیا ہے نا
جی جناب
سوشل میڈیا ایک آن لائن پلیٹ فارم ہے جہاں لوگ ایک دوسرے سے کنیکٹ ہوتے ہیں انفارمیشن شیئر کرتے ہیں اور فوٹوز ویڈیوز اور میسیج شیئر کرتے ہیں نا یہ سب پاسبل ہوتا ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے آج آج کے دور میں سوشل میڈیا ہمارے یہ لائف کا امپورٹنٹ حصہ بن چکا ہے اہم حصہ بن چکا ہے نا بھائی جیسے کہ آپ جانتے ہو آج کل تو سوشل میڈیا کے بغیر کچھ ہوتا ہی نہیں تو آپ کچھ بتانا چاہو گے سوشل میڈیا کے بارے میں
انشاء اللہ جناب میں دیکھو سوشل میڈیا ہمارے جیون میں سوشل میڈیا کا ایک اہم حصہ ہے سوشل میڈیا میں نا ہمارے جیون میں کوئی کام نہ ہو پا رہا ہے آپ نے دیکھا ہوا کہ سوشل میڈیا سے ہمیں کافی سارے فائدے بھی ہیں کافی سارے نقصانات تو ان شاء اللہ پہلے ہم بات کرتے ہے پانی کے بارے میں سوشل میڈیا سے سے ہمیں یہ فائدے ہیں کہ ہم اپنے کسی دور کے رشتےدار فرینڈ آگ ہی سے کال یا میں سے یا ویڈیو کال بات کر کے اس اپنے پاس محسوس کر سکتے ماشاء اللہ ان شاء اللہ آج کے سمے سوشل میڈیا سے ہم گھر بیٹھے اپنے بزنس کو بھی چلا سکتے ہیں انشاء اللہ کچھ لوگ ہیں جو چلا بھی رہے ماشاء اللہ ان شاء اللہ سوشل میڈیا سے ہمیں یہ بھی فائدے یہ ہیں کہ کچھ لوگ تو سوشل میڈیا کے مادھیم سے تعالم لے رہے ہیں ان شاءاللہ سچائی دے رہے ٹھیک ہے نا ان شاء اللہ سوشل میڈیا سے ہمیں کافی یہ بھی فائدے ہیں کہ ماشاء اللہ اگر ہم کہیں جاتے ہیں راستہ بھول جاتے ہیں تو ماشاء اللہ سوشل میڈیا کے مادھیم سے ہم راستہ بھی دیکھ لیتے
کا مطلب یہ ہے کہ سوشل میڈیا لوگوں لوگوں کو دنیا بھر سے کنیکٹ کرتا ہے نا
ان شاء اللہ میں دیکھو ان شاء اللہ سوشل میڈیا سے ہم اپنے آس پاس کے اور دور کے نااتے دار رشتے دار پہے سوشل میڈیا پ کنیکٹ رہتے ہیں ان کی روز کی ایکٹیوٹیز ماشا اللہ سوشل میڈیا کے ماددھیم سے ج رہتے ماشاء اللہ آج کے سمے میں لوگ سوشل میڈیا پر اپنی فیلنگس کے حساب سے اسٹوری ویڈیوز پوسٹ ڈالتے چھلو ماشاء اللہ لوگ کوشش اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اس کی زندگی میں ماشاء اللہ کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا ہے تو اس اس سے ہم ہر
ہاں صحیح بات کہی آپ نے تو مطلب کہ آج کل جو لوگ ہوتے ہیں ایک دوسرے سے اچھے سے کنیکٹ رہتے جیسے کہ مان لو کسی کا مطلب میرا بھائی اگر باہر پڑ رہا ہے تو میں اس کے ساتھ آرام سے کنیکٹ ہو سکتا فرم ود ان سیکنڈس ہے نا تو ہمیں ایسا نہیں ہوتا ہمیں ایسا محسوس ہی نہیں ہوتا کہ وہ باہر پڑھ رہا ہے کسی دوسرے یہاں ودیش میں پڑھ رہا ہے تو ہمیں ایسا محسوس نہیں ہوتا ہم بلکہ ہمیں لگتا ہے یہ ہمارے سامنے ہی ہے تو ہم سے اس کا حال چال پوچھ سکتے ہیں اچھے سے ہے نا بھائی
جی جناب
اور تو اور اس کا بہت ہی بڑا ایک فائدہ یہ ہے کہ کہ اس سے اسے لیٹسٹ نیوز اور انفارمیشن جلدی ملتی ہے مان لو کہیں پر کچھ ہو گیا تو ترنت ہی نیوز آ جاتی ہے سوشل میڈیا فیس بک یا مان لو کوئی سی بھی ایپ انسٹاگرام تو تو جلدی سے نیوز آ جاتی ہے وہاں پر کچھ ہو گیا تو ہمیں اس سے کیا ہو انفارمیشن جلدی ملتی ہے
انشاء اللہ صحیح آپ صحیح فرما رہے دیکھو آج
آن لائن لرننگ اور اسٹڈی میں مٹیریل حاصل کر سکتے ہیں آ آسانی سے مطلب کہ ٹائم اس سے تو کافی ٹائم بھی بچے گا ہے نا بھائی
جی جناب دیکھو انشاء اللہ سوشل میڈیا پر ہم کسی دوسرے دھرم کے ریتی رواج انشاء اللہ کئی جگہ کا پہناوا اتیاد بھی دیکھ سکتے ہیں ان شاءلہ سوشل میڈیا کے کئی پلیٹ فارم ہے جیسے فیس بکس وٹیوب یوٹیوب پہ ہم دنیا کی ہر چیز کے بارے میں ہر چیز کی جو ہمیں سوشل میڈیا جو ہمیں چاہیے وہ چیز یوٹیوب پر مل جاتی ہے ان اللہ سے ہم دیکھ کر ہر چیز کی سمجائش بھی کر سکتے ہیں ان شاء اللہ سوشل میڈیا سے ہمیں یہ بھی فائدہ ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج سے بیس سال پہلے پہلے چو ل میڈیا یہ فون وغیرہ نہیں چلا کرتے تھے ماشا اللہ ٹی وی چلتی تھی تو لوگ آ ٹی وی اور جو نیوز پیپر اتیاد آیا کرتے تھے تو ماس اللہ آج کچھ ہوا تو اس کا نیوز کل آتا تھا آج جب سے یہ سوشل میڈیا آ ماشاء اللہ جیسے آج کچھ ہوا ہے ترنت ہی اس کے دس منٹ بعد ہی نیوز مل جاتی تو ہمیں اس سے کافی فائدے یہ بھی ہوتا ہے دیکھو جیسے کوئی گم ہو جاتا ہے سوشل میڈیا کے مادھیم سے سموس کی پوسٹ اتیاد ڈال کے لوگوں تک وائرل کر دیتے ہیں تو ماشاء اللہ وہ مل بھی جاتے ہیں اگر کہیں دیکھو انشاء اللہ ویسے تو ہونا چاہیے ہونا ہی نہیں چاہیے اگر کہیں روڈ پہ اگر حادثہ ہو جاتا ہے تو ماشاء اللہ اگر وہاں کوئی جان پہچان والا نہ ہوتا ہے تو وہ سوشل میڈیا پر لوگ وہاں سے اس ویڈیوز بنا کے ڈال دیتے تو ماشاء اللہ گھر تک بات پہنچاتی تو لوگوں کا اس سے میں اس سے بھی اس میں بھی فائدہ ہے ان شاء اللہ کچھ لوگ ہیں جو سوشل میڈیا سے پیسے بھی کما رہے ہیں ا انشاء اللہ کچھ اوفس سوشل میڈیا کے مادھیم سے ہم اپنے لیے روزگار بھی دھ سکتے ہیں ماشاء اللہ سوشل میڈیا سے ہم ہر چیز کا فورم اتیادی جانکاری اتیاد پراپت کر سکتے ہیں اور اگر ہم کہیں آیا آنے جانے میں بھی ہمیں کافی ساری پریشانی ویسے پریشانی ہوتی تھی جب سے سوشل میڈیا آیا ہے تو ہم کہیں بھی جا سکتے ہیں آ سکتے ہیں اور سوشل میڈیا سے ہم سرچت بھی ہیں دیکھو انشاء اللہ اگر ہم کہیں جاتے ہیں تو ہمارے ساتھ کوئی درویوہار بدتمیی کر تو ماشاء اللہ ہم اس کی پوسٹ ویڈیو ویڈیوز بنا کے ڈال دیتے تو ماشاء اللہ اس پہ
تو اس سے ہاں تو اس سے جو ہے ایک ایک چیز اسے ہو جاتا ہے زیادہ استعمال ٹائم ویسٹ کا سبب بن سکتا ہے نا بھائی جیسے کہ آپ جانتے ہو ہم گھنٹوں لگ جاتے ہیں فون پر تو وقت کا کچھ پتا ہی نہیں چلتا ہے کہ وقت کیسے گزر گیا کیا ہو گیا گھر والے بولتے بھائی جب وہاں دکان پر جا کچھ سامان لانا ہے تو اس سے بھی بہت ہی زیادہ ٹائم نقصان ہوتا ہے نا
جی جناب آپ صح فرما رہ د جتنے اس کے فائدے ہیں اس سے زیادہ اس کے نقصان نقصانات سب سے سب سے بڑا نقصان اس کا یہ ہے سب سے بڑا نقصانات اس کا یہ ہے کہ اپنا سمے زایا کرنا ماشاء اللہ کچھ لوگ ہے دیھکو سوشل میڈیا پر ریلس ویڈیوز اتیادی میں اپنا سمے جایا کرتے ت مطلب ہمیں ایسےوگوں کو یہی سمجائ دینی چاہیے کہ سوشل میڈیا اپنے فائد کے لیے یز بلکہ یہ نہیں ہے کہ ہم سوشل میڈیا پر اپنا سمے جایا کر رہے جب سے یہ سوشل میڈیا آیا آپ نے دیکھا ہوا کہ آج سے دس سال پہلے یہ سوشل میڈیا نہیں تھا تھا تب لوگ آ کہیں جایا کرتے تھے تو ان شاء اللہ ملا کرتے تھے بات گھنٹوں تک بات چیت کیا کرتے تھے جب سے یہ سوشل میڈیا آیا ہے لوگ آپ دو منٹ بات کرتے ماشاء اللہ پھر اپنے فون میں ہی گھس جاتے ہیں
سوشل میڈیا کا ایک مطلب کہ نقصان بھی ہے دیکھو کیسے نقصان ہے مطلب کہ پہلے کے زمانے میں سوشل میڈیا نہیں تھا جیسے کہ آپ جانتے ہو پہلے کے زمانے میں نہیں تھا سوشل میڈیا تو لوگ کیا کرتے تھے کہ اگر جانا ہو رشتتے دار کے گھر جانا ہو یا پھر دوست کے گھر جانا ہو تو کیسے جاتے تھے پائیدل جاتے تھے نا اس سے کیا ہوتا کہ ایک تو صحت بھی ٹھیک رہتی تھی اس سے اگر ہم پیدل جائے تو آج کل نہیں ہوتا ہے ایسا آج کل کیا ہوتا ہے کہ ہم فون کال لگاتے ہیں دس منٹ بعد کی تو سب ختم ایک تو وہ چلنا ختم پڑیا پہلا ہی اثر زند صحت پر
ان شاء اللہ اور دیکھو یہ بھی یہ بھی ہے پہلے ہم جایا کرتے تھے کہیں تو دیکھو پیدل جایا کرتے تھے تو اس سے ہماری صحت بھی اچھی رہتی تھی اور جا کے ہم بات چیت بھی کیا کرتے تھے جب سے سوشل میڈیا لوگ نہ تو پیدل جاتے ہیں اور نہ جا کے ہم ایک دو منٹ ہی بات چیت کریں گے اونلی پھر اپنے اپنے فونوں میں لگ جائیں گے تو ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے دیکھو سوشل میڈیا سے ہمیں یہ ہے کہ ہم سوشل میڈیا کے مادھیم سے اپنے سماج کے لیے کوئی جاگگرکتا نہیں اتیاد دے سکتے ہیں ماشاء اللہ یہ نہیں ہے کہ ہر وقت چوبیس آور ہم سوشل میڈیا پر گیمس ریلس ویڈیوز میں اپنا سمے جایا کر جس سے ہمارا فیوچر ہی برباد ہو جائے گا تو ماشاء اللہ میرا ماننا اور یہ بھی نقصانات ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ
کہاہیے کیا سوشل میڈیا کے کچھ فائدے آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں پہلے ہی تو یہ علم میں اضافہ کرتا ہے نا دوسرا دنیا بھر کے لوگوں سے کنیکٹ کرتا ہے ہمیں جانکاری مل جاتی ہمیں پوری دنیا کے لوگوں کی کیا ہو کیا ہوتا ہے آج جو کچھ بھی ہوتا ہے تو ہمیں جلدی انفارمیشن مل جاتی ہے اس چیز کی تو اور تو یہ اور یہ ایجوکیشن میں مدد کرتا ہے جیسے آپ جانتے ہو آج کل آن لائن کلاسز دیتے ہیں بچے ہے نا تو گھر بیٹھے پڑھتے ہیں اسکول جانے کی بھی آج ضرورت نہیں پڑ گئی سوشل میڈ یہ بھی ایک فائدہ ہے ہم کام اچھے سے کر سکتے ہیں گھر کی بھی اور اسکول کی بھی کر سکتے ہیں تو اور تو اور بھی بزنس گرو ہوتا ہے اس سے جیسے کہ آج کل دیکھو کیا ہوتا ہے کہ کوئی چیز مطلب کہ مان لو زیادہ فائدے مند ہوتا ہے کوئی چیز تو اس کی لوگ پرموشن کرتے ہیں ہے نا
جی جناب آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں دیکھو یہ جتنے اس کے فائدے ہیں اس سے زیادہ اس کے نقصانات بھی ہے جناب
فائدہ ہوتا ہے بزنس میں دوسرا تو لوگوں کو بھی فائدہ کیونکہ وہ چیز ضرورت ہوتی ہے لوگوں کو اس سے ان کو بھی فائدہ پہنچتا ہے تو اور ایک چیز ہے جو کہ ہے انٹرٹینمنٹ کا اچھا سورس ہے یہ مطلب کہ کوئی مان لو اگر کوئی گمسم بیٹھا ہو یا پریشان بیٹھا ہو تو وہ اس سے انٹرٹین ہو سکتا ہےیا مزے
جی جناب انشاء اللہ مجھے آپ سے بات کر کے بہت جی جمم بچے ان شاء اللہ مجھے آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا اللہ نے چاہ تو ہماری آگے بھی بات ہوتی رہےی بھائی جان خدا حافظ
ہاں بھائی خدا حافظ آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا اپنا خیال رکھنا ٹھیک ہے اللہ حافظ